ہیلو
السلام علیکم
السلام علیکم
کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس چھوٹا بیبی کو جھلا دے رہے تھے
اچھا اور طبیعت ابیعت سب اچھے سے
ہاں خریت سے ہے سب
ہمم آپ کی امی جان کیا کر رہے ہے
امی جان وہ اندر کھانا پکارے ہے
بہت لیٹ ہو گیا
ہاں آج لٹ ہی ہو گیا صبح صبح بچے نہیں رہ رہے تھے نا اس لیے
صحیح فرمایا
آپ کے امی جان
میرے امی جان تو آج تو یہاں نہیں آئے آئے تو ہے وہ ان کے یہاں آنگن واڑی کی کچھ میٹنگیں وغیرہ کچھ دھنڈنا پردرشن چل رہا ہے نا وہاں گئے تو آئیں گے دن میں آئیں گے وہ بھی سب ٹھیک ہے بچے اسکول گئے ہیں بچے آنے کے بعد میں تو پھر بات ہوتی ہی نہیں ہے میں نے سوچا ابھی کر لیتی ہو ابھی تھوڑا گھر کا کام کیا
صحیح ہے
ابھی نہانا باقی ہے کپڑے دونے باقی ہے ایک بار بات کر لوں پھر اور یے کام کر کے پھر
ہاں اج تو گروور ہے نا کپڑے آج تبھی دھو گے
ہاں ایسے رکھتی تو ہوں چلو آپ نے یاد دلا دیا مجھے یاد نہیں تھا کے آج یے
کپڑے دھونے تھے تو اب ممی امی چان نے منع کیا کہ آج گرووار ہے اس لیے کپڑے نہیں دھونے کل دھو لینا
ہاں نہیں نہیں آپ نے یاد دلایا اچھا ہوا نہیں تو میں تو دھونے والی تھی میں نے سونچا ہوگا پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اسی لیے دھو دیتی ہوں اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں کوئی نہیں اپ کل دوڑیں گے ایسا کچھ ہے کپڑے کا تو گھر پہ ہی رہتے جوا
ہاں و کوئی ایسے نہیں ہو تو آپ کے رکھ دینا بچوں کے وغیرہ دھ لینا میں بھی ایسے ہی کرتی تو میرے رکھ دیتی ہو بچوں کے ان کے دھو کے رکھتی ہووں
ہاں نہیں نہیں نہیں نہیں اب تو کل ہی دھوئیں گے پھر تو ایسے ہی پارکنگ میں سے جھاڑو نکالنا ان وہ دھونا تھا تو بعد میں دھؤ ی بہت گرمی لگ رہی ہے بار ش ہارس ی سوئی کے نہیں ہوئی ہے آپ کے ادھر
نہیں بارش نہیں ہے گرمی بہت ہے یہاں پہ بھی بارش کا بس بادل آتا پھر سے چلے جاتے ہیں بارش نہیں آ رہی ہے
اچھا
بارش آئے تو تھوڑی ٹھنڈک ملے اچھا لگے
ہاں کیا پتا بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آئے
ہاں بارش کا کوئی پتا نہیں ہے کیا ابھی بھی آ سکتی ہے نہئے دو تین دن تک اور آئے ابھی بھی یا شام تک بھی آ سکتی ہے
ہاں اس کا تو کوئی نہیں ہے لیکن ابھی تو موسم وباگ نے تو شاید بیس تاریخ کے بعد میں بولا ہے تو کیا پتا بادل تو ہو رہے ہیں
معادل ہو گئے لیکن کیا پتہ کل صبح صبح تھوڑی آئی پھر پھر سے دھوپ نکل گئی گیارہ بجے بارش آئی اور بارہ ایک بجے تو دھو پ ی نکل گئیں
اچھا تھوڑی بہت ہی آئی تھی کیا
ہاں تھوڑی آئی تھی کل صبح
ہاں ہاں ہمارے تو بالکل ہی نہیں آئی ایک دن آئی تھی اس کے بعد میں نہیں آئی ابھی تک
نہیں ہمارے کل تھوڑی آئی تھی تھوڑی تھوڑی آئی تھی اور پھر دھوپ نکل گئی اس لیے ا کیا بتا ابھی بادل بن رہے ہیں آ بھی سکتی ہے نہیں آ بھی سکتی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے
تم صحیح فرمارہی ہو اور وہ کہاں گئے آپ کے چھوٹے والے خالا جان کہاں گئے
خالا جان ابھی سو رہے ہیں یہ جولہے میں ہے ابھی اٹھے ہیں ان کو تھوڑا جھولا دے گی م سو جائیں گے تو تھوڑی بہت بات ہو جائے گی
اچھا ہاں صحیح ہے بچوں کا تو یہی رہتا ہے بچے سو جاتے تو ہی کام ہوتا ہے باقی تو ہوتے ہی نہیں
صحیح ہے بچے جو ہوتے ہیں پھر ان کو لے کے گھومنا پھرتا ہے لے کے پھر یہ سب یہ سو تبھی کام ہوتا ہے نہیں تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بچے روتے ہیں تب تک
ہوں صیح فرما رہے اور ہمارے مامی جان وغیرہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے
ہاں ملتے ہیں نا آپ کے مامی جان وغیرہ سب آج میں بھی میں بھی اپنی ماسی جان کے آاں پہ ہوں ا امی جان کے گھر پہ جانا ہے شام کو جاؤں گی یہیں پہ آئی تھی اب کی بار ماسی جان نے نیا گھر بنایا نا تو ماسی جان نے بولا یہی کیا ابھی شادی کر کے کبھی بھی لایا نہیں تو اب کی بارہمارے یہ لو ایک ایک منتھ سے تو میں یہیں پہ ہ
اچھا تو وہ تو کنویں پہ بنایا مکان نا
ہاں کنویں پہ وہی پہ ہے
اچھا کلا ہے ک ہاں
ہاں وہی تھی یہ بولے اب کی بار یہی پہ میرے یہاں پہ کہ ہر بار ابھی امی جان کے جا وہاں تو جاتے یہ میرے کا بھی تو کیا یار ہے نا ہاں
صحیح ہے ابھی موسی جا موسی جان ے کے کتنے بچے ہیں
موسی جان کے دو بچے ہیں
ایک لڑکا لڑکی
ہمم ایک لڑکا اور ایک لڑکی
وہ بھی بڑے ہو گئے ہوں گے نا
ہا بڑے ہونگے ہی نا لڑ کا ٹویلتھ میں لڑکا پڑھتا ہے اس کی کالج چل رہی ہے
تب تو بڑے ہوگئے ہے
آمم
ہاں اور یا کنویں پے تو اور کس کے مکان بنا ہے
اور کسی کا نہیں ہے ان کا ہی ہے آپ کے مامی جان وغیرہ بول رہے تھے وہ بنائیں گے تو کیا پتہ ان کے بھی چھوٹے وہ
بھائی جان
ہاں بھائی جان بول رہے تھے وہ بھی بول رہے تھے کیا پتہ بنائیں گے تب بنایا ہوا ہے
ہاں نہیں اچھا کھلے میں چلے جائے تو اور اچھا وہاں تو بہت دقت ہوتی ہے اندر ہی اندر
دھوپ مت ہوا دھوپ وغیرہ سب اچھی رہتی ہے اور گاؤں میں تو سب سے پرابلم ہوتی ہے ایک کتا ایک کتا رہتے ہے یہاں بہت اچھا لگتا ہے
صحیح فرما رہے ہو آؤں گی اب کی بار تو بہت ٹائم ہو گیا آئ ہی نہیں ہوں اب کی بار آؤں گی میں دیکھنے کے لیے سب کے گھر
ہاں ضرور اب کی بار وہ تلاوت کا پوجن بھی کرے ہے نا تب آپ آنا
ہاں تب دیکھوں گی
ہاں میں نے پستم بھی آئے تھے ان کا بھی بولا میں کہا آپ بھی آنا بولے کے ہاں اب کی بار سب ائیں گے
صحیح فرمارہے ہو
ہمم
کتنے تاریخ کتنے تاریخ کو ہے
تیرہ تاریخ کو
کون سی تیرہ تاریخ اچھا نومبر نے تیرا تاریخ کو بہت دور ہے نا ابھی تک تو
ہاں ابھی تو دو منتھ سات
ہاں ابھی آگسٹ ستمبر اکتوبر نومبر تین مہینے پڑے ہیں
ہاں ابھی ان کے دو تین نکالے ہوئے ابھی ڈشائیڈ کرنا ابھی کون سا یے رکھنے والے بول رہے ہیں یے والا رکھنا اس سے پہلے بھی دو نکلے ہوئے وہ رکھیں گے کیا پتہ تا کون سی ابھی ان کی سب میٹنگ ہو رہی ہے ایک کتا ہو رہے ہے بات وغیرہ کر رہے ہیں ابھی یے سب فکس رکھیں گے تب اپن کو پتہ چلے گا کہ یے تاریخ فکس ہے ایسے بولے کہ وہ تاریخ رکھ نا ابھی رکھی نہیں ہے
صحیح فرما رہے آپ کون سی رکھے وہ پتہ نہیں ہے
ہاں ایسے بول رہے کہ وہ والی رکھنی ہے ماسی جان وغیرہ بول رہے تھے ابھی
ہاں صحیح فرما رہے ہیں اور اچھا ماسی جان کے ماسی جان بنا رہے ہوں گے روٹیاں
ہاں ماسی جان کھانا پکا رہے ہے
ہاں تو پھر ابھی جان کے وہاں شام کو کبھی جاتے ہوں گے وہاں تو دور پڑتا ہے پھر جانے آنے
نہیں ابھی تک تو میں گئی نہیں آ کے پھر دو دن رکی تھی آج آٹھ تاریخ کو آئی تھی اور تیرہ تاریخ کو یہاں آگئی تھی آٹھ اپریل کو تو وہاں ممی امی جان کے گھر پے ائی تھی تیرا اپریل ماسی جان کے گھر پے ائی تھی
ہاں وہ دشا بول رہی تھی کی میں جایا جاری ہوں میں وہ ادھر جا کے آتی ہوں مے کتنا ٹائم لگا دس منٹ لیکن وہی پاس میں ہی رہتے ہوں گے اسی لیے دس منٹ لگتے ہوں گے
پیدل چل کے آتی ہے نا روز کا آنا جانا ہے اس لیے وہ دس منٹ میں آ جات تی ہے نا روز کا انا جانا لگا رہتا ہے تو ان کو عادت ہوگئی ہے
تو وہاں سے یہاں تک دوڑ کے آنا مشکل لگتا ہے نا
ہاں لیکن تو بھی اتنا دور نہیں لگتا پاس میں ہی ہے جو
ہاں صحیح فرما رہے ہو آپ
چل کے نانا آیا جایا جاتا ہے نہ آ جاتی ہے یہاں پے
صحیح فرما رہے ہو
اور آپ کے بچے اسکول گئے کیا
میرے بچے اور وہ لڑکی اور لڑکا دونوں اسکول گئے ہیں
کتنے میں پڑے ہیں کک
ابھی ایک تو تھرڈ کلاس میں ہے گڑیا تو اور ایک کو بھی ایڈش اس کا ایڈمیشن ابھی کروایا
ابھی کروایا ہے وہ کتنے سال کا ہے آپ کے
وہ ہے نا ابھی تین سال کا پورا ہو گیا ہے یے میی میں
اچھا اچھا میری تنو کے تنو اور آپ کا بیٹا دو تین منتھ کا ہی فرق ہے
دشا کا فون ارہا ہے میرے پاس اب
ہاں بول رہی ہوگی آپ کو
ہاں ارے وہ میرے کسی نا کسی کا آجاتا ہے ادے پور سے میرے وہاں کچھ کسی دیورانی کا آ جاتا ہے کبھی کسی کا آ جاتا ہے تو میں ان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہوں نارمل کال پے
صحیح ہے وہ بھی کبھی کبھی کال کرتے ہیں تو ان سے بھی بات کرنی ضروری ہو تی ہے نہیں تو پھر وہ بھی بولتے اب اتنی بات بھی نہیں کرتی
ہاں وہی تو تو ان سے ابھی ایک گھن ٹہ میں نے ایسے ان سے باتیں کری پھر میں نے بولا ارے یار ادھر کری ہوتی تو ہی کوئی نہیں
ہمم لیکن نہیں کرے وہ بھی بولتے ہیں اتنی بات بھی نہیں کرتی یار وہ کیا ہے کیسی ہے ایسی ہے لوگ باتیں بناتے ہیں
ہاں صحیح ہے
اور میرے بھی ہے نا میں بھی بات وغیرہ نہیں کرتی پھر مجھے تھوڑا اچھا نہیں لگتا سسرال والے بھی اپن کچھ بولے وہ جا کے کسی سے بولے تو اچھا نہیں لگتا اس لیے میں کوئی کسی سے کوئی بات وغیرہ نہیں کرتی سب ایسے بولتے ہیں بیندنی گھمنڈی ہے بات نہیں کرتے میں کوئی نہیں آپ بولو جیسے اور نیند آتی ہے نیند ہی نہیں ہوتی پوری ان سے بات بھی کم کر اور بچے نہیں سنبھلتے بچے ہمم بچوں کو سنبھالوں
ہمم صحیح فرما چلو ٹھیک ہے اور کرتی ہوں میں آپ کو اللہ حافظ
اللہ حافظ